ایکو
وعلیکم السلام
ہاں جی خیریت سے ہو
خیریت آپ خیریت ہو
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے خیریت ہے اور امی ابو ٹھیک ہے سب گھر پہ
ہاں اللہ کا شکر ہے امی ابو بھائی جان سب ٹھیک ہے
چلو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہی رہنی چاہیے بس کیونکہ دیکھو آج کل موسم ایسا ہو رہا ہے بڑے بزرگ زیادہ پریشان ہیں گرمی سے
ہاں گرمی تو بہت پڑ رہی ہے اب تو دو تین دن سے بارش ہو رہی ہے لگاتار
ہاں اللہ کا شکر ہے ہاں اللہ کا شکر ہے کہ موسم میں تبدیلی آ گئی ہے
اں ہاں بہت ہو گیا ہے
لیکن دیکھو ہاں بالکل بے شک دیکھو صحیح ہے ابھی نہ اللہ کے انکے تو کچھ نہیں ہوتا دیکھو بارش کرنے کا بھی اس اسی کو اختیار ہے اور نہ کرنے کا بھی اسی کو اختیار ہے ہم انسانوں میں تو اتنی طاقت ہے نہیں کہ ہم گرمی کم کر سکے ہاں یا بارش کر دے بیشک بیشک بالکل بے شک بے شک اللہ ہی کرائے گا دیکھو کتنی شدید گرمی پڑ رہی تھی ابھی کچھ دنوں میں
ہاں بہت تیز گرمی پڑ رہی تھی یا اللہ
ہم ہاں اللہ کی رحمت سب سب ٹھیک ہوگا اللہ کا شکر ہے اللہ نے بارش کی اتنی دعائیں ہو رہی تھی اتنے اجتمے میں دعائیں ہو رہی تھی ابھی ہمارے یہاں اجتماع ہوا رو رو کے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالی اس گرمی پر رحم فرما اور بارش کر دے تاکہ سکون ہو جائے اتنی شدید گرمی تو کبھی ایسا لگتا ہے پڑھی نہیں ہے ہمارے تمہارے ہاں
ابھی پڑھ رہی ہے رے پہلے تو اتنی پڑی نہیں ہے لوگ اتنے بیمار ہو رہے تھے گرمیوں سے مجھے خود فیور ہو گیا اور تیلیا ہو گیا تیلیا ہو گیا تھا میری ممی کی طبیعت خراب ہو گئی ہم بھرتی رہے تھے ہاسپٹل میں وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر ہم ٹھیک ہو گئے
چلو یہ بھی ٹھیک ہے چلو وہ بیماری بھی اچھی جس میں اللہ تعالی شفا دے دے بعد میں جس سے اللہ تعالی خوش ہو جائے کیونکہ دیکھو اللہ تعالی نا کبھی کبھی آزمائش لیتا ہے بندے کی کوئی بیماری دے کے ہاں کوئی پریشانی دے کے کہ دیکھو میرا بندہ میرا اس بیماری میں اور اس پریشانی میں بھی شکر ادا کرتا ہے یا کہتا کہ اللہ تعالی تو نے مجھے کیسی ازمائش میں ڈال دیا ہے یہ تو میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا تو مجھ ے اتنی بڑی پریشانی ڈال دی نہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں اور اللہ کا شک ر کرنا چاہیے ہوں دیکھو ہمیں کیونکہ ہمیں ہاں بالکل بالکل بالکل ہمیں نا یہ سوچنا چاہیے پتا نہیں کون سی بڑی مصیبت ٹالنے کے لیے اللہ تعالی نے چھوٹی پریشانی ہمیں دے دی
صحیح ہے
اب تم ہمارے نبی کو دیکھ لو اتنی اتنی اتنے ظلم سہے اتنی پریشانیاں دیکھی پھر بھی کیا آخری وقت میں کیا کہتے ہوئے گئے کہ اللہ تعالی میری امت پہ ایسا عجاب نہ نازل کرنا جیسا عذاب اس امت نے اس ان کافروں نے میرے اوپر کیا مطلب آخری ٹائم تک بھی انہیں صرف اپنی امت کی ہی فکر تھی اور ہم کہ اتنے کافر ہیں ہم کتنے نا شکرے ہیں ہم چھوٹے چھوٹی کچھ دکت ہو جائے کچھ پریشانی ہو جائے ہم سوچ
اللہ کو ہی کوستے ہیں
ہاں میں کو اللہ میاں تو بناؤ نوز باللہ ایسے نہیں کہتے ہیں اللہ کو کوستے ہیں مطلب یہ خود کو کوستے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا ایسا جو اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے اللہ تعالی کو تو ہم کوس بھی نہیں سک تو یہ تو بہت ہی نعوذ باللہ نعوذ باللہ بہت غلط بات کہی آپ نے حل ہاں بہت سے کہتے ہیں بہت سے ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی غلط ہوتے ہیں ہاں بہت غلط ہو تے ہیں اللہ تعالی دیکھو اس کی تو شان اتنی اعلی ہے کہ ہم تم کیا جس نے ساری دنیا بنائی ان سے ہم کیا ہے پھر اس کے آگے
کچھ کچھ بھی نہیں ہے اس
کچھ بھی نہیں ہے بے شک دیکھو جتنی سانس جتنی سانس ایک انسان میں ہوتی ہے جان پوری ایک انسان میں ہو اسی سانس اور اسی جان ایک چیٹی میں اس انسان کے برابر ہوتی ہے
ہاں وہ تو ہوتی ہے
اب اسے کچھ ہو جائے تو وہ بھی مر جائے گی اور ہمیں کچھ ہو جائے تو ہم بھی مر جائیں گے
ہاں اب اللہ کی دیا سے آندھی بھی آ گئی بارش بھی آ گئی
بارش بھی آ گئی بےشک تھا ورنہ کسی میں اتنا وہ کہ کوئی آندھی طو فان لا سکتا کوئی بارش کر سکتا کوئی موسم تبدیل کر سکتا
کوئی نہیں کر سکتا سوا اللہ کے
بے شک سوائے اللہ کے تو پتہ تک نہیں ہلتا
ہاں ابھی آپ گئی نہیں ہو شاپنگ پہ
نہیں خالا آج جمعہ تھا پھر سوچا خالا جان ایک دو دن اور رکنے کے لیے کہہ رہی ہیں تو سوچ رہی ہوں پھر کل چلے جائیں گے دیکھو اب تو موسم میں تبدیلی آگئی اللہ کے حکم سے موسم سہانا ہو گیا ہے تو تھوڑا سا باہر کا
ایسا لگ رہا ہے کہ جسٹ ابھی بارش
اچھا لیکن دیکھو اب بازار جائیں گے برقعہ پہننے میں بھی آسانیت ہوگی ورنہ دیکھو اتنی گرمی میں برقعہ پہننے میں بہت بری حالت ہو جاتی تھی اس لیے میں مارکیٹ جانے سے بچ تی تھی اب دیکھو اللہ کا شکر ہے موسم اس اچھا ہو گیا ہے تو اللہ کے سارے ہم فرض بھی ادا کریں گے برقعہ اللہ تعالی نے برقعے کا حکم دیا ہے پردے کا حکم دیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے تو میں پھر پردے سے مارکیٹ جاتی ہوں تو پھر اب پردہ کرنے میں بھی آسانی ہو بی اتنی گرمی نہیں لگے گی آپ کو کیا پسند ہے آپ کو ابھایا پسند ہے یا برقعہ پسند ہے نہیں نہیں ابھی تو شادی نہیں ہوئی اچھا اچھا ابایا پسند ہے ہاں دیکھو اللہ تعالی نے پردے کا حکم دیا ہے چاہے وہ شادی ہو گئی ہو کسی کی نکاح میں ہے کسی کے یا نہیں کسی اور کے نکاح میں کسی کے بھی نکاح میں نہیں ہے وہ چاہے وہ کواری ہے یا پھر وہ بیائے بری ہے اللہ تعالی کہتا ہے کہ سب کو پردے کا حکم ہے تو اس کو فالو کرنا چی یا میں
اس لیے میں مارکیٹ بھی جاتی ہوں تو پھر برقعہ پہن کے جاتی ہوں
نہیں ایسے بولتے ہیں نا کہ مومڈن میں شادی ہو جاتی ہے اس اس کے بعد برقع پہنتے ہیں
نہیں دیکھو یہ تو اپنے اوپر اپنے اوپر ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالی کی بات کو مان کر کس طرح اپنا فرض ا کو پورا کرتا ہے اپنی سنتوں کو سنتوں کو پوری کرتا ہے اللہ تعالی کی جو ہمارے نبی نے سنتیں بتائی ہمارے اللہ نے ہمیں فرض دیے ہے ان کو ہم کس طرح پورا کرتے ہیں بہت سے کیا کرتے ہیں کہتے ہیں شادی کے بعد نکاح کے بعد جب ہم کسی کے نکاح میں آ جائیں گے تو ہم تب برقعہ پہنیں گے تب پردہ کریں گے لیکن ایس نہیں ایسا نہیں ہے اب تو تم اس کے نکاح میں ہو اب تو تمہارے پاس شوہر ہے تم اس کو دیکھ سکتی ہو وہ تمیں دیکھ سکتا ہے لیکن جب تمہارا نکاح نہیں ہو تم کسی کے نکاح میں نہ نہیں ہو تو تمہیں تو دوسرے دیکھیں گے پتا نہیں وہ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں بد نگاہ کے کس طریقے کی نگاہ ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے حک م دیا ہے پردے کہ تم خود کو ڈھک کے رکھو کہ کسی کی نگاہ تمہارے شریر پہ نہ پڑے
بس آئس آئس دیکھے نہ
ہاں بس آئیز آئیز دیکھ ہے لیکن بہت سے آنکھوں کا بھی پردہ کرتے یہ نہیں ہے کہ آدمیوں کو حکم نہیں ہے پردے کا آدمیوں کو بھی حکم ہے سب سے پہلے اد عورتوں سے پہلے آدمیوں کو حکم ہے پردے کا کہ اگر کوئی عورت تمہارے پاس سے گزر کے جائے تو تم اپنی نظریں نیچے کر لو
پر ایسا کوئی کرتا تو ہے نہیں بس لڑکیاں ہی ہاں اگر
تو ہمیں برقعہ پہن کے نکلنا پڑتا ہے ہمیں پھر دستانے پہننے پڑتے ہیں اور پھر صرف آنکھیں آنکھیں چمکے ہاں اب بہت تو آنکھیں کو بھی پردہ کرتی تو چشمہ لگا کے نکلتی ہے اچھی بات ہے نک لنا چاہیے جب ہم پوری چیزیں کر رہے ہیں تو پورے حساب سے کرنی چاہیے یعنی کہ اب ہمیں حجاب پہننا تو پسند ہے بس ہم نے حجاب وجاب پہن لیا اور نیچے جینس پہلی نہیں
ہاں
فالو کر رہے ہو تو پوری طرح کرو کیونکہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے ادب سلیقہ تمیز یہ سکھاتا ہے دیکھو ہر مذہب یہی سکھاتا ہے کہ ان سان کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے ادب ہو گیا سلیقہ ہو گیا سہولیت کس طریقے کی رکھنی چاہیے زندگی میں کس طریقے کی نہیں رکھنی چاہیے تو یہی ہے بس انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے
ویسے اللہ نے نیم نیم تو بہت ا
بہت لیکن ہم اتنے نا شکرے ہیں ہم انہیں ٹھیک سے ہاں ٹھیک سے اب اپنی لائف میں اپنا نہیں پا رہے ہیں ہمیں دیکھو اللہ تعالی تو کہتا ہے کے دوسروں کو غلط نگاہ سے مت دیکھو بدنظ زن مت کرو غلط نگاہ مت ڈالو
تو یہ کہ کوئی بگھوان نہیں ہے کوئی اللہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے
آج کی جنریشن پہ تو بس اوپر والا ہی رحم کر سکتا ہے ان کی سوچ ٹھیک ہے ان کی سوچ اپنی جگہ لیکن تم یہ بھی تو دیکھو اتنی بڑی دنیا یہ جو پہاڑ روکے یہ جو ہم چلو ٹھیک ہے سمپل سے ایکزامپل لے لے نہیں یہ جس زمین پہ ہم کھڑے ہیں اس کے نیچے پانی ہے
ہاں ہے
کیا پانی پر کوئی زمین روک سکتا ہے انسان میں اتنی طاقت ہے ہمارے اوپر جو وہ آس مان ہے جسے جس میں ستارے چاند تارے ساری مرکری ورکری سب ہے سب آتے ہے کیا وہ روک سکتا ہے کوئی اوپر اب ہم کوئی اوپر چیز روک سکتے ہیں ہاتھ کر کے وہ فٹے دیسی گریوٹی کی وجہ سے ہمارے
یہ سب الله کی دین ہے
بالکل تو صرف وہی ہے جو یہ سب کر سکتا ہے اس اس نے چھ دن میں یہ دنیا بنا دی چھ دن میں پہاڑ دنیا زمین آسمان سب بنا ڈالا ہے کسی میں ہمت اتنی
کوئی کسی میں نہیں ہے سوائے اللہ کے
بے شک سوائے اللہ کے بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کے حضور اس کے جو رسول ہے اس کی ہم امت ہے تو ہمیں تو اس عقاعدہ اپنا ایسا رکھنا چاہیے مضبوط کہ ہاں ہم اپنے پیارے حبیب امت میں سے ہے اور اس امت میں سے ہے ہمارے پیارے حبیب سب سے پیارے تھے ہمارے اللہ کو
ہاں وہ تو ہے
چلے انشاء اللہ پھر بات ہوگی ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ